ہوں
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام
جی اور بتائیے آپ کے گھر پے سب خیر یت آپ کے ابو جان ابو جان بھائی جان سب خیر یت
ہاں سب خیریت سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی اللہ ج اللہا سے سب خیر اور بتائیے کھانا وانا کھا لیا
اور کہاں سے ہو آپ
آ سام
کہاں سے ہو
راجستھان سے
اچھا راج اچھا اچھ
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں کھانا شھانا کھایا بھی بیٹھے ہیں
ہمم بھی کھانا کھا کے آرام فرما رہے ہیں
ٹھیک ٹھیک ہ گرمی کیسی ہے ادھر راجستھان میں آج
گرمی تو بہت تیز ہو رہی دہے کچ ک م آج آج ٹمپرریچر ہے سین سیننالی ڈگری
اچھا
اور آپ کے یہاں پے
ہمارے یہاں بھی ہے گرمی بہت ہے مگر تھوڑا موسم صاف بھی ہو رہا ہے بارش بھی ہو رہی ہے پ ٹھنڈی بھی پھر گرمی بھی نارملی
یہاں پہ تو کم سے کم ایک ایک مہینے تو بارش ہی نہیں ہوئی ہے
نہیں نہیں ادھر ہوتی ہے روز رات کو بارش ہوتی ہے دن میں پھر گرمی ہی رہتی ہے گرمی ہے ویسے زیادہ ہی ہے
آج کے سمے میں کچھ گرمی زیادہ ہی ہو رہی ہے
ہاں
گرمی رہتی ہے کہ لوگ آ گھر سے نکل بھی نکل ہی نہیں پاتے ہیں اتنی گرمی اس میں تو دھوپ کی تپی سے اتنی اتنی ہے کچھ پوچو مت گھر سے نکلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے
وہی تو جب بارش ہونا چاہیے تھا تب بارش نہیں جب گرمی ہونا چاہیے تھا تب گرمی نہیں جب سردی سب سردی میں سارا ماحول ہی تو چینج ہوا ہے
سب سسٹم خراب ہی ہو رکھا ہے اب یہ اس ٹائم بارش کا موسم ہے تو زیادہ سے زیادہ بارش ہی ہونی چاہیے مگر بارش ہو ہی نہیں رہی ہے کچھ جگہوں پر ہو جوئی ہے کچھ جگہوں پر نہیں ہو رہی ہے اور کہیں ہے بارش کہیں نہیں ہے کہیں گرمی زیادہ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رکھا ہے
ہاں بالکل بالکل اور با
اور اور کیا کرنا تم بتاؤ کچھ
بچے وچے ہے گھر میں
ج ابھی بتا نہیں ہوا ہے
اچھا ابھی نہیں ہوا ہے کوئی بھائی شائی کے بچے وچے ہیں فون شون دیتے ہو آپ ان کو
بھائی کے بچے ہیں فون میں بچوں کو اسے بچوں کو نہیں دتے ہیں منع کر رکھا ہے آج آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں سے فون بچے لوگ ہیں وہ فونس کلر یوز کر رہے ہیں کہ نہ تو وہ فون کے چکر میں کھانا کھ پاتے ہیں نہ وہ پڑھ پاتے ہیں بھائی جان سے بھی منع کر رکھا ہے بچوں کوفون نہ دیں تو اچھا رہے گا نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے لوگ زیادہ سے زیادہ فون چلا رہے ہیں یہاں سے بھی کمزور ہوگئے نہ نیند آتی ہے اور آدمی یہ غلط ہے بچوں کو ہمیں فون دینا ہی نہیں چاہیے
ہاں بالکل بالکل بالکل درست بات آپ نے بولی کیونکہ فون سے ہی سب بیماری لگ رہی ہے بچے کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو چشمہ لگ گیا آنکھو میں پروابلم ہارٹ پرابلم کتنی بیماریاں نے تو کہاں سب یہ فون کی وجہ سے ٹی وی کی وجہ سے ہو رہا ہے جتنا ہو سکے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے
آپ کے بچے ہیں کیا
ہاں میرے ہیں
میرا ماننا تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن جو ہم فون چلا رہے ہیں اس میں انسٹا ہے فیسبوک ہے احتیاط بھی ایسی چیز ہیں جو سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن کچھ لوگ ایسی ویڈیوز ریلس ڈال اتنی گندی کی کچھ پوچھو مت اگر بچے انفیکٹ اس چیز کو دیکھے تو بچے بھیھاب پڑےا اس لیے ہمیں بچوں کو فون سےی دوری بنائے رکھنا چاہیے بچوں کو فون دینا ہی نہیں چاہیے اگر ہم بچوں کو فون دیتے ہیں انفیکٹ ایسی چیزیں دیتے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے وہ بھی ایسی چیزیں دیکھیں گے تو وہ ایسا ہی کرنے لگیں گے اس لیے ب بچوں کو فون سے دور ہی رہے تو اچھا رہے گا اور بچوں کو تو میں فون بھی دیکھ ہوں تو بچوں کو دیتا ہوں اونلی پڑھنے کے لیے جیسے ان کوئی ٹاپک دے دیا کہ آپ اس ٹوپک کو کلیئر کرو اگر وہ کلیئر کر لیتے ہیں تو انکو پ پد کے لیے کھود بیٹھتے ہی فون دیتا ہوں جس سے وہ غلط چیز نہ دیکھے آئے دن فون میں آئی آج کے سمے میں کچھ نہ کچھ چیز ایسی آتی دیتے ہیں جو بہت ہی خراب ہوتے ہیں اور بچے اسے دکھے تو بہت اچھا بہت برا ہوتا ہے انفیکٹ میرا ماننا تھا بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہمیں کتابوں سے متا رکھنا چاہیے بچوں کو ہمیں ویسے د ان کو کھلانا ٹائم سے ان کو کھلانا چاہیے جس سے ان کا شریر تندرست رہے ہو بچے کھیلتے رہے تو اچھا رہت تا ہے مگر کچھ بچے ہیں وہ فون نہیں لے
ساتھ دیکھو کھیلنا بھی چاہیے بچوں کو پڑھائی بھی ضروری ہے کھیل پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضرور یہ نہیں کہ آپ پریشر دو بچوں کو پڑھتے ہو پڑھتے رہو اس سے بھی بچے ان کے دماغ میں نا مطلب بہت زیادہ وہ آ جاتا ہے کہ بس اب ہم اس کے آگے ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں اس لیے ٹائمنگ کا ہم کو پڑھنا بھی ہے ٹائمنگ کا ان کو کھیلنا بھی ہے زیادہ سے زیادہ موبائل دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ آج کل دیکھو نا فیس بک سے یہ سب سے دیکھو کہاں سے کہاں لڑکیاں بھی اتنی اتنی سی لڑکیاں ابھی ان کی کوئی عمر نہیں ہے بھاگ رہی ہیں کہ کس چیز سے ہو رہا ہے یہ سب یہی موبائلوں سے ہی ہو رہی ہے
جی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن کچھ کالس بھی آتی ہیں جو فیک کالس ہوتی ہیں ویڈیو اور شادی ہے کچھ لڑکے لوگ کال اٹھا لیتے ہیں تو ان کو پھر بلیک مل کیا جاتا ہے اور ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں بھی ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا سے دوری ہی بنائے رکھنا چاہیے جس سے ہمیں کو آئے دن سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ لوگ سائبر کرائم کے آدھی ہی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولتے ہیں ہم اتنا کما کے دیں گے اتنے دن میں یہ دیں گے بینک ڈٹیلس مانگ لیتے ہیں پھر لوگ اکاؤنٹوں سے پیسہ ہڑپنے لگ جاتے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنی پرسنل انفارمیشن تو کسی کو دے ہی نہیں دینا تو اچھا رہے گا نہیں تو ہمارے ساتھ بھی سائبر فراڈ ہو سکتا ہے
بالکل ہو سکتا ہے ہوا ہے ہم لوگوں کی ہمارے یہاں پہ بہت مطلب بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے
میرے ساتھ خود ہوا ہے جی میرے ساتھ خود ہوا ہے مے میرے پہ ایک کال آیا میرے سے پوچھا آپ ایک او ٹی آپی دیجیے آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈالے جا رہے ہیں آپ کا لکی رول نکلا ہے یہ وہ میں ان کو ان لوگوں انہوں نے مجھے جاں سے دے دیا میں نے یہ او ٹی پی کی دے دیا میرے کھاتے سے بیس ہزار چار سو چونتیس روپئے اڑالیے گئے انفیکٹ یہ بہت ہی بری چیز ہے میں اس سے نہ تو کسی کا اننوں کال اٹاتا ہوں نہ کسی کو دیتا ہوں یہ میرا یہ غلط ہے اور آج کے سمے میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے نہ بچوں کومفیکٹ یہ باہر کا ہاں فاسٹ فڈ چاؤمین برگر یہ بھی نہیں کلانا چاہیے آئے جن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں باہر کا جو کھانا آتا ہے ان میں اور مرا آدک ہوتی ہے وہ ان اگر بچے لوگ اس چیز کو کھائیں گے تو ان کا ایمیون سسٹم خراب ہوگا ان پاچن کیریا خراب ہوتی نہ صرف ایسی چیزوں سے بچوں کا مانسک وکا ہو پاتا ہے نہ شارییرک وکا ہو بچوں کو ٹائم سے کھیلنے دیا جائے بچوں کو ٹائم سے ٹہلانے لے جائیں اور ان کو ٹائم سے پڑھنے بھیجیں ان کو ٹائم سے سب کام ہو تو بچے اچھے رہتے ہیں نہیں تو بچوں کو مطلب کافی ساری بیماریاں آ جاتی ہیں جو ان پہ زیادہ پریشر بھی نہیں رکھنا چاہیے میرا مننا
ہاں وہی نا وہی وہی صحیح بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے مگر آج کل ایسا ہو نہیں نہ رہا دیکھو نا مائیں آج کل اب اپنے کام کے لیے بچوں کو یہ لو فون فون پکڑا دیا خود گئے پارٹی منا رہے کیا کچھ کر رہے ہیں بچوں کو اگنور ایسا نہیں کرنا چاہیے
آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیگم صاحب ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ فری ہونے کے چکر میں بچوں کو فون تھما دیتی ہیں بچے انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ بچے فون میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا آنی ج کچھ ا ہوگا کہ کچھ لوگ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ فونوں میں جیس گندی ویڈیوز پوسٹ آدی ریلس دیکھ ان کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو تو ان کو پھر نہ تو کھانا اچھا لگتا ہے نہ کچھ اچھا لگتا نہ انہیں پڑھنے میں من لگتا ہے انہیں تو اونلی فنی ہی چاہیے وہ فون کو ان کو تو فون نہیں دیا تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے پھر اگر فون نہ دیں تو وہ روینگے رونے لگتے ہیں کہیں کچھ کرنے لگ
ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ہوا نا ایسے ایک کیس چھٹے بچوں کو فون دے دیا دیکھتا رہا دیکھتا رہا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا جب ماں باپ اپنے فون واپس لے لیا وہ رہا ہی نہیں اس کو پتہ نہیں کون سی بیماری لگی پھر یہاں سے چنڈی گڑھ لے کر گیے پھر بھی وہ لڑکا فون فون دے دو فون دے دو ایسے لگا کہ جیسے فون کے بنا وہ پاگل ہو گئے پھر وہ رہا ہی نہیں
جی جی آئے دن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کچھ بچے لوگ ہیں جو فونس میں گیمس کھیلتے آپ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے یہ گیم سنا ہوگا پب جی فری فائر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بچے ان کو عادت ہو جاتی ہے فری فائر کھیلنے کی پب جی کھیلنے میں تو ان کو رات میں بھی سو جاتے ہیں دن میں سپنے میں بندہ آ گیا گولی دے بندہ آ گیا گولی دے ایسے چلاتے رہتے آئے دن کچھ بچوں کو تو پاگل کھانے بھیجا جا رہا ہے ان فونوں کی وجہ سے انفیکٹ ہمارے گاؤ میں ایک لڑک کاہتھا جس کی عمر ہوگی کوئی سولہ سترہ سال وہ پب جی یا فری فائر گیم کھیلا کرتا تھا تو اس کی مینٹل حالت اتنی خراب ہو گئی کہ آج کے سمے میں اس کے شاٹ لگوا کے لائی تھی پھر بھی وہ آج کے سمے صحیح نہیں ہے پھر بھی وہ پاگلوں کی طرح رہتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے تو کبھی کچھ بولتا تم کہ تو کبھی گھر والوں کو پہچانے یا نہ پہچانے مگر فون اسے اس ٹائم بھی اب بھی وہ پاگل ہے تو فون تو اسے اس ٹائم بھی چاہیے اگر فون نہیں دیا تو کہیں کپڑے پھاٹنے لگ جاتا ہے کہیں رونے لگ جاتا ہے کہیں کھانا نہیں کھاتا ہے انفیکٹ تو ہم بچوں کو دور رکھیں گے فون سے تو اچھا ہی رہے گا
امم بالکل بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے
میرے تو بچے نہیں ہیں مگر میرے بچے ہوتے تو میں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتا کہ فون نہ دیں اور میں اپنی بیگم صاحبہ کو بھی یہی بولتا کہ بچ چوں کو فون نہ دے تو اچھا ہی رہے گا مگر کیا کریں ہم کو دوسروں آج ہی دوسروں کے بچوں کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں دیکھتے آگے جو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے
ہاں بالکل بالکل بس ٹھیک چلو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ان شاء اللہ خدا حافظ
خدا حافظ